ہلو
ہاں ولیکم سلام سب کرییے سے آپ سنیں
جی الحمدلہ نے آپ سب تیاری ب
جی بس بی تھ
ی
جی بس ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب خہریی اس
جی سب الحمد للہ
ہاں جی ہمارے بھی سب خل جس
ا خ میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں
جی ہاں بولیں
ہاں س لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں ٹریٹمنٹ وغیرہ کرانے
جی
آپ کے مادھیم سے مطلب کیسا ہونا چاہیے ٹریٹمنٹ اور کیسی فیسلٹیز ملنی چاہیے تھڑپ
ایک تو جیسے صحیح سے سویدھا ہونی چاہیے جا کے ترنت ہی انہیں ٹریٹمینٹ دین صحی لگتا ہے صحیح ہونا چاہیے اور یہ ہے کہ دیکھو آج کے ٹائم میں پھر بھی کافی سدھار بھی تو ن پہلے لوگوںاگ بہت پریشان رہتے تھے ٹریٹمنٹ کو لے کر اب نہیں رہتے اتنا ہاں تو میرا تو یہی ہے کہ ہونا چاہیے ہاسپٹل وغیرہ جو بسے د کو گرامیین چت ر ہیں وہاں پہ اب بھی آج کے ٹائم میں بھی ہاسپٹل وغیرہ نہیں ملتے ہیں ان کے لیے سوھا ہونے چاہیے کیونکہ اگر کسی کو ایمرجنسی تو وہ کہاں جائ پھر
بالکل بالکل
ایسی بیماریاں بھی ہیں جو راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں لوگ باغ
جی جی متا ہے جی اس کے بارے میں میں کھ بتانا چاہوں گا آپ کو جیسے یہ نم اب بوڑھے بزرگ آدمی ہوتا ہے اب وہ گھر کے آس پاس تو آپ کو پت ہی ہے کہ ہاسپٹل بہت مشکل ہی ہوتے ہیں کیونکہ کئی ایسے ہوتے م بہت دور دور سے آ چارے تو ایک بڑا آپا اوپر سے لاٹھی سے چل رہے ہو تو ان کو پہلے لائنوں میں لگنا پڑے گا
ہاں ہاں جی جی بالکل صحی پروایں ہ
وہ فارم بھر فارم بھریں گے وہ پرچاسا بنا کے پھر وہ آگے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس میں لائن میں لگے یں گے
جی جی
رجب ڈاکٹ ڈٹر دیکھے گا ان کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی رپورٹ وغیرہ کرانی ہوگی اس ڈاکٹر کو تو وہ لکھ کے دے دے گا وہ پھر بچارے گڈئے آدمی پھر وہ دوسری لائن میں جا کے لگیں گے جو بھی اپنا چیک اپ وغیرہ
جی جی بالکل صحیح ہے
تو پھر وہاں سے وہ فری ہوتے ہیں اگر اگر اس دن کام ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ان کو اگلے دن بلایاائے گا
جی جی صحیح ہے
آج کام نہیں ہو پا رہا ہے کلا اور لائن ختم ہو گئی اگلے دن وہ پھر بی چارے نمبر لگائیں گے ڈیٹ میں پھر اگلے دن لگیں گے لائ پھر اپنا چیک اپ کرائیں گے پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ دیکھو کتنا لمبا پروسیس ہے ایک بھا کتنا لمبا پروسیسر
ہاں اس لیے لوگ لوگ آج کے ٹائم میں گ گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں جانا چھوڑ رہے ہیں بس دیکھو گورمنٹ ہاسپٹلوں میں نہیں جانا چاہتے وہ کہتے ہیں اگر ان سے فیڈ بیک لیا جائے نا تو یہی ہیں کہ ہمیں ل گھنٹوں تک ایک دن تک لائن میں لگنا پڑتا ہے اس لیے ہم نہیں جا رہے اور اگر پرائیویٹ جاتے ہیں تو وہ تھوڑے ٹائم ہی ہو جاتا ہے وہاںہ وہ ٹائم کی بچت ہوتی ہے
ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور پلس زیادہ لائنوں میں لگنے کی نہیں ہے جننا کوئی دھکا مکی ہو ٹینشن اپنا جانا ہے کاؤنٹر ب سارے کام ہو جائیں گے در ایک ڈاکٹر سے میٹنگ کر اپوائنٹمنٹ آ جائے گی کہ ہاں بھائی آپ آپ اندر آ جائیے جب تک بندہ آرام سے بیٹھ سکتا تاکہ جب میری اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی ٹھیک ڈاکٹر ٹائم دے گاس منٹ بع پندرہ منٹ بعد آ کسٹمر کے والے آئے گا کیا آ جؤ آپ کاتا ہے آپ کا نمبر آئی یہ سرکاری میں تو بہت لمبا پروسیس اب جگہ جگہ لائنیں لگانی پڑیں گی آپ
ہاں ہاں بالکل
اس کے بع لاسٹ میں بھی جاتے دوائیوں کے لیے لائن لگاؤ
جی
بھی اگر اس کے پس دوائی نہیں ہوگی تو وہ کہ دیتے ہیں باہر چلے لو اور باہر سر ساری دوائی ملتی نہیں
ہاں ہاں اگر ملتی نہیں ہے ہاں بہت سی جگہ دیکھنا
دیں گے کہ نہیں یہ تو ہسپٹل کی دوائی ہے وہیں ملے
جی جی ارے وہ بولتے ہیں بہت سے لوگ آ سے میں نے دیکھا ہے اکثر سنا ہے ماسء اللہ ہن کو خیر سےیر رکھے پر یہ بولتے ہیں کہ آدھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہاپٹل سے ہی شوع ہواتا کچھ تو بیمار ہوتے ہی ہیں اور کچھ وہاں سے بھی ہو جاتی ہیں سو یہ لائن وغیرہ ہونی چاہیے ختم ہونی چاہیے ہمارا تو یہی ہے
جی آپ دیکھو اب آپ نے بولا کہ سی بماری ہسپٹل سے ہوتی مان لیجے کوئی بندہ لائن میں لگا اس کو اسکن انفیکشن ہے
جی جی بالکل
کال بندہ بھی ہے اس کے پیچھے بھی ہے لوگ بت
جی
ہو سکتا ہے اس ائم اسکن انفشنرد
جی جی صحیح ہے ہاں ان سے دوسرے دوسروں کو بھی ہانکارک ہے وہ اگر ائم زیادہ نہیں رہے گا تو کچھ ٹائم وادی چلے جائیں گے تو اتنا وہ نہیں رہتا ہے بیماری پلنے کا ہوں آ ماں پوس ہے م تو چیز سے
جی بالکل میںش آپ ہمارا ٹائم بچ رہا ہے ٹھیک ہے ٹائم سے علاج بھی مل رہا ہے اگر یہی ہم لوگ لائنوں میں دھاتے رہیں گے اب ہمارا نا کب ہماری بیماری رتم ہوگی
جی جی
بند ہی ختم ہو گ
جی صیح ہے
کیا تو لے ک تم ہاسپٹلوں سے تو سمجھ آیا کیا ہاں بھائی کہ ہمیں علاج مل سکتا ہے یا آن لائن اگر ہاسپٹل ہو گے مطلب پرسے وغیرہ بننے چالو ہو جائے کہ آن لائن بنا لو گھر بیٹھے اور آ ڈاکٹر کے پاسے دے جاؤ چلوے کا ٹائم دے رہے کتنے بجے آ جا بے پاس چلے گئے تو وہ وہ پروسیس سمجھ آتا ا وہی بندہ پورا دن لائنوں میں لگا رہے گا پہلے ہی بیمار ہے بچارا من رہے گا نا کھانے کا رہے گا نا پن کا
جی بالکل ہاں لوگ بہت پریشان رہ ہوتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں جاکے
بالکل بالکل اب بند ل کے ہدش کا
جی جی بالکل
ویسے بھی بزرگ آدمی ہے
ہاں جی جی پر یہی ہے کہ کچھ تو اب دیکھو جیسے پیسے والے ہیں تھوڑا پیسا ہے روپ کے پاس تو وہ تو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں پیسے کے بہت سے لوگ آگ دیکھو غریب ہوئے ہیں ان کے لیے تو وہی بیٹر لگتا ہے پھر لائنوں میں لگنا
غریب کو بھی دیکھو پیچنا ہے ہی جب اس کے پاس ایسا ہے ہی نہیں تو بچارہ کرے گا
صحیح ہے
لیکن یہی چیز اگر ہاسپٹل والے سمجھیں اس چیز کو اگر اپڈیٹ کرا جائے تو کتنے لوگوں کی جان بچ سکتی ہے اور کتنے لوگ آرام سے ریٹمنٹ کروا سکتے ہیں آ
جی جی بالکل صحیح ہے
لاکھوں کی تعداد میں لوگ آرام سے بچ بھی سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی مل جائے گا ہم
جی جی صحیح ہے صحیح
دوائیاں نہیں ہوتییں دوڑتے رہتے ہیں بیچارے ادھر ادھر وہی دوائیاں اگر مل جائیں ان کو ٹائم پہ تم کی زندگی بھی بچی رہے گی یہ آگے سب
جی صحیح ہے یہی ہے ہمارا تو یہی ہے کہ یہ چیزیں تھوڑا اپ ڈیٹ کی جائیں تو بیٹ طر
جی جی اچھا جیسے اگر آپ آ کو جانا ہوتا ہے ہاسپٹل تو آپ کس میں جانا پسند کرتے ہیں پہلے
میرے حساب سے یہ ہے کہ میں تھوڑا پرائیویٹ جانا پسند کرتی ہوں یہ لائنوں سے تھوڑا بور ہو جاتے ہیں آدے بیمار سے ہو جاتے ہیں تو اسی لی میں جی پر ایک چیز گور ورمنٹ ہاسپٹلوں کی یہ بھی ہے لائنوں میں تو بھلے ہی لگنا پڑتا ہے پر یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ اچھا ہوتا ہے
جی جی
کہ بہت اچھی ملتی ہے کیونکہ جیسے پرائیویٹ کو اگر لے کے چلو گے نا پرائیویٹ میں اگر تین دن میں صحیح ہوتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کہ ایک ہی دن کی دوائی سے صحیح ہو جاتے ہیں
جی جی وہ تو ہے جی جی یہ اپنا بات بہت اچھی بولی تھیکہ بیائٹ والے تو پہلے اپنا پیسا بنانا سوچیں گے ٹریٹمنٹ بات کریں گے
جی جی بالکل صحیح ہے
سرکاری والوں کو یہ کرنا ہے کہ جلدی سے جلدی لینے ختم ہ ہمارے پیشنٹ
پرائیویٹ والے یہ بھی تو کرتے ہیں نا اگر ان اگر ایک ہی دن میں صحیح کرنے کی کوشش کریں وہ تو پھر ان کے پاس پیسہ کون پسی آئے گا اس لیے وہ اتنا وہ دھی نہیں جی جی کو وہ تو چاہتے ہی پیسہ پیسہ لانا ہے
کیکہ اگر دنندگی کے بارے میں ٹھیک ہوگیا تو دوبارہ آئے گا پیسہ بھی نہیں لائے گا جب دوبارہ آئے گا دوبارہ ڈاکٹر کی فیس دے گا فارم کے پیے دے گا دوے گا بیڈ کے جو اپنٹمنٹ لے گا بندہ اس سے ڈٹر ڈٹر کے اپننٹ کےس
جی صحیح یہ ہاں پر یہ یہ کچھ چیزیں ہم چاہیں کتنا بھی سدھار کرنے کی کوشش کرے کچھ چیزیں اب وہ یہ ہے کہ ہمارے حساب سے نہیں ہو پاتا س ہوں
بے شک یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن ہاں اس کے لیے آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں
یہ ہم ساجا کر سکتے ہیں ہر کسی سے یہ آواز اٹھا سکتے ہیں
جیک ہے اگر بلند آباز اٹھائی جائے تو بہت سے ایسے تام میں جو بن سکتے ہیں
سا گلہ پہ بھروسہ ر ا ال سب دیکھ رہا ہے اور سب کرے گا
چلو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا لگا ہمیں کٹ